ہلو السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے ہ ہاں ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہی ہو
میں بیٹھا ہوں آپ
میں بھی بیٹھی ہوں نہیں میں بستر ڈال رہی تھی اصل میں
اچھا ٹھیک کھانا کھا
نہیں ابھی کھانا نہیں کھایا میں بستر ڈال کے رکھتی ہوں اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ت
ٹھیک ہے سبزی کیا
سبزی ہم نے بنائی آلو اور پیاز
ٹھیک ہےیک
ہاں آپ لوگوں نے کھانا کھایا
ابھی کھانا نہیں کھایا لیکن کھائیں گے کچھ ٹائم بعد
اچھا سبزی کیا بنائی
ہم نے سبزی بنائی سگ
اچھا ٹھیک اچھا کہہ اور بس تب آپ اسکول وغیرہ گئے تھے
ہاں میں آج اسکول نہیں گیا تھا ٹیوشن گیا تھا
اچھا ٹھیک صبح کی ورزش کے لیے جاتے ہو آپ
کبھی کبھی جاتا ہوں ویسے اسکول کی اسمبلی میں ہم کہتے ہیں نا
ہاں ہاں تبھی تو روز کا تہوار جس تو ہمارے صحت کے لیے ضروری ہے
ہاں وورتی سےید
ہاں ہاں صحت تو ہمارا ٹھیک صحت مند رہنا چاہیے کیونکہ جب ہمارا صحت خراب ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں پوری زندگی لگتی ہے بیمار ہے
ہاں یہ بات
اور جم زیادہ د آب کیا کیا
نہیں میں جاتا تھا اب نہیں جاتا ہوں
کیوں
ٹائم نہیں ہوتا ہے اسکول سے ٹیوشن ٹیوشن سے میں ابھی آتا ہوں
تو اس کے بعد تو جایا کرو کیونکہ جم بھی ضروری ہے نا ورزش کے لیے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وقت وقت نکالنا ہوتا ہے
اں جاؤں گا آپ کل سے
اچھاھ چلو اچھی بات ہے ورزش بھی کرنی چاہیے لیکن اس سے انسان تندرست رہتا ہے
ہاں وردش سے انسان تندرست رہتا ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے
ہاں ہاں ورزش سے تو انسان تندرست اور صحت مند رہتا ہے میں سوچ رہی ت مجھے کل سے جانا ہے اب اور کمپیوٹر سینٹر جوائن کرنی ہے مجھے
اچھا ٹھیک آپ جاتے ہو وہاں
میں جاتی نہیں تھی مجھے اب جانا ہے اور
ٹھیک ٹھیک
ہ ہ
اسکول گئے سے
نہیں میں نہیں گئی ج اسکول آج ت نا فرائیڈے ہم فرائیڈے کے دن نہیں جاتے ہیں تب اذان ہوتی ہے نا جلدی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں نا اس اس میں جمعہ مطلب جو جمعے کے دن ہوتا ہے نا اس میں تب بھی ہوتی ہے تین بجے آف
اچھا ٹھیک ہے
ٹیوشن میں گئی تھی برابر ائم پہ آج تین بجے
ٹھ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے
جی
نہیں ہے گھر میں سب ٹھیک ہے وہ
ہاں ہاں شکر شکر اللہ کا اور بتاؤ آپ
امیر گر میں بھی سب تھی
ہاں اور چائے پی اپنی
میں چائے پی آپ نے پی
نہیں میں نے ابھی چائے نہیں پی کیونکہ میں ابھی آن لائن کلاسز دے رہی تھی اور میں ٹیوشن گئی تھی نا وہاں پہ مجھے میم نے بہت ساری کام رکھی تھی انگلش کی اپنے پہری ب ہیلی کری تھی
ج آپ کو ہوم کرنا اچھا لگتا ہے کہ گندا
مجھے ہوم ورک کرنا اتنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے آپ سمجھو گندا ہی لگتا ہے
ٹھیک ٹھیک کہاںم لکھنی اچھی ہے کہ سب کو پسند ہےیا
ہاں مجھے کام لکھ اتنا بہت زیادہ پسند ہے ہاں آپ کو کیا کام لکھنا پسند ہے
نہیں یاد کرنا کام مجھے دونوں پسند نہیں ہیں لیکن میں یاد ہی کروں گا کام لکھنے سے بہتر
یاد کرنا آپ کو پسند ہے
ہاں
اچھا ٹھیک مجھے کام لکھنا پسند ہے یاد کرنا نہیں
ٹھیک ٹھیک
ہاں ہاں
اور بتاؤ کیسی چل رہی ہے زندگی
ہاں
اور بتاؤ
بس دعا زندگی تو ٹھیک چل رہی ہے
ہاں
ہاں ہاں اور وہاں پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہالی بھائی گھر میں ہی ہے آپ کا
ہاں ہاں بھائی تو ابھی آیا یہاں پہ ابھی کپڈی نکال رہا ہے کچھ وہ
ہاں میں نے آج اس کو دیکھا ہی نہیں اس لیے میں پوچھ رہا تھا
ہاں ہاں بھائی تو گھر میں ہی ہے
نہ ہی وہ کال پک اپ کر رہا تھا نہ کچھ میں سوچا ہاں
جی جی کیا بتا رہے تھے آپ
کچھ نہیں میں بول رہا تھا یہی تو آپ کا بھائی کہاں ہے
ہاں ہاں وہ تو میرے پاس ہے وہ ہس رہا ہے کچھ
ٹھیک ٹھیک
ہاں ہاں یہ ٹیوشن آیات تھا آج
نہ یہ نہیں آیا تھا آج
یہ گھر سے ٹیوشن نکلا تھا پتہ نہیں اسے بتایا میں ٹیوشن گیا
نہیں یہ نہیں آیا تھا آج
اچھا اچھا ٹھیک مجھے ہمیں تو پتہ ہے گھر میں سب کو یہ ٹیوشن گیا تھا اور یہ لگ بھگ تین گھنٹے سے آیا اس نے بولا کہ ہمیں آ ٹیوشن میں ٹیسٹ وغیرہ تھا کچھ اسی لیے
ہاں ہمارا ٹیسٹ تھا لیکن یہ آیا ہی نہیں تھا آج
اچھا ٹھیک اس کو میں اب باپ کو بتاؤں گی کوئی بات نہیں
ہاں ضروری بتانا
ہاں ہاں
نہ پروابلم ہو جاتی ہے نا
ہاں ورنہ کیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پرسوں سے بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ نہ یہ کپڑی سج سور کے جاتا تھا پیسے لے کے جاتا تھا پتا نہیں کہیں گھومنے جاتا ہوگا یہ
ہاں یہ بھی بات ہے لیکن ٹیوشن نہیں آ رہا تھا یہ پرسوں سے
ٹیوشن تم پرسو سے نہیں اچھا اچھا ٹھیک چلو اس کو میں اب آپ کو بتاؤں گی یہ پڑھتا بھی بلکل بھی نہیں ہے
ہاں میں دیکھ رہا ہوں اس کو
اس کو ٹیوشن میں کیسے مطلب پوزیش ن ہے یہ ٹیسٹ وغیرہ دیتا ہے کیا
نہیں یہ ٹیسٹ وغیرہ کے دن ایبسنٹ ہوتا ہے
اچھا یہ ٹیسٹ کے دن ایبشنٹ ہوتا ہے چلو کوئی بات نہیں اس کو میں تو اب بتاؤں گی گھر میں
ہاں یہ ٹیسٹ کے دن ایبسینٹ ہوتا ہے
اچھا ٹھیک یہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا ہے لیکن یہ کبھی بھی نہیں بیگ کھولتا ہے گھر میں
دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے اس کا
ہاں ہاں چلو اب بھی کیا کر لے ہم جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے جس کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتا ہے
تو پھر بھی تو بھی اس کا اس سال الیونتھ ہے نہ
ہاں ہاں اس کا تو الیونتھ ہے پھر بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں اتنا لیکن پھر بھی محنت کرنی ہوتی ہے پھر پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں
ہاں یہ بھی بات صحیح ہے
اور آپ بتاؤ آپ آپ نے مطلب لرن کیا ہے یا انگلش میں چیپٹرس لکھے ہیں یا لرن بھی کیے ہیں
میں نے ایک دو لرن کیے اور باقی لکھے ہیں
ایک دو کیے ہے لرن
ہاں فلہال ایک دو ہی
اتنا تو کم ہے اور ٹائم بھی یہاں سے پہنچا محنت کرو نہ
ہاں ہاں کر
ہاں کیونکہ محنت کرنی بھی ضروری ہے یہاں سے بورڈس بھی آ رہے ہیں نزدیک اور یہاں سے تو آپ ٹیوشن بھی جاتے ہو آپ نے تو بہت کیا ہوگا ہاں محنت کرنی چاہیے
ہاں محنت ضرور ہی کرنی ہے ٹینتھ ہے نہ اس بار
عید کے دن گھومنے گئے تھے کہیں
نہیں میں گھر پے ہی تھا پہلی عید
اچھا ٹھیک چلو پھر کہیں نہی گئے تھے عید دوسری عید تیسری عید کے
نہ نہ
اچھا ٹھیک ہے
اب گئے تھے کہیں
ہاں ہاں میں گئی تھی گھر والوں کے ساتھ
ایک
ہاں جی میں گئی تھی گھر والوں کے ساتھ ہم گئے تے سونامارگ
وہاں پہ مزہ آیا
ہاں وہاں پہ تو بہت زیادہ مزہ آیا وہاں پہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا
تھنڈ تھی وہاں کی گرمی تھی
وہاں پہ نہ ٹھنڈی تھی نہ گرمی تھی مجھے لگتا ہے ٹھیک ہی تھا اتنا تو مجھے لگتا ہے گرمی ہی تھی شاید
ٹھیک ٹھیک
ہاں ہاں گرمی ہی تھی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں تھی اور پانی لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا تھا
وانی ہو وہاں بہت زیادہ ٹنڈا
ہاں ہاں پانی تو بہت ٹھنڈا تھا یہ میرا بھائی ہے نا اس کا اصل میں دماغ تھوڑا سا وہ ہے مینٹلی
ہاں آپ کو آج پت چلا
ان کو پتتا ہوتی ہے نا ہمیں کام کرے یہ تبھی چلاتے ہیں یہ کب بھی چلاتے ہیں دروازے کو کھٹ کٹاتے ہیں پاگل کرتے ہیں انسان کو
ہاں ہاں دیک
اچ ہاں ورنہ کی لیکن جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھا ہے وہ تب سے میرے پاس ہے اس نے ایک بات بھی نہیں کی ہے
ہاں وہ تو بھی اچھا ہے
ہاں ہاں جو یہ ہے نا یہ بیچ والا بھائی میرا اس کا دماغ سڑ گیا ہے
یہ تھوڑا اسے الگ پاؤں
ہاں ہاں ہاں ویسے بھی اب ہمیں ان کا کیا کرنا ہے
ہاں یہ لوگ تھوڑا بہت اجی بھی حرکاتیں کہتے ہیں نا بیچ میں تو پھر
ہاں پھر غصہ آتا ہے پھر مارتا ہیں تو پھر بولتے ہیں ہمیں ایسا کیوں کیا اب ایسا کی کیا جب پھر کھانا ہی نہیں دیتے ہیں نا ان کو ان کو پھر تب ہی سمجھ آتا ہے
ہاں یہ بھی بات صحی ہے
اصل میں ان کو متل کرنی پڑتی ہے کام یہ دن ب سڑک پہ ہوتے ہیں گھومنے جاتے ہیں ان کو سمجھ کہاں آئے گا
ہاں
ہاں اور بتاؤ آپ آپ کو کون سی سبزی زیادہ پسند ہے
مجھے رازمہ داں
اچھا اچھا
آپ کو کون سی پسند ہے
مجھے تو ہے آلو اور پیاز
ٹھیک پھر آج پکے ہوئے ہے نا
ہاں ہاں وہ تو میں نے اسی لیے خود ہی بنائے خود کے لیے
اچھا ٹھیک اپہت ہے پپا
ہاں تھوڑا تھوڑا تو آتا ہے
ٹھیک ہے
ہاں اتنا بھی نہیں ار تا ہے نا تھوڑا تھوڑا آتا ہے مطلب نا خود کے لیے میں بنا سکتی ہوں چائے یہی تھوڑی سی سبزی وغیرہ گوشت وغیرہ مجھے نہیں آتا ہے ابھی
ہاں وہ آئے گا آئے گا دھیرے دھیرے
ہاں ہاں وہ وہ بھی آئے گا
ہاں
چلو ہم کر لیتے ہیں بعد میں بات مجھے ابھی کام ہے تھوڑی سی
ٹھیک ہے چلو
اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ